ہلو
السلام علیکم
دا دو ہاں آپ تو
جی ٹییک ہے پھر سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کہاں گئی تھی
بابا کے ساتھ باہر تکا
ہ کیوں آپ کو کیا کرنا تھا
اس نے بتایا میرے س آج وہاں تک کچھ انڈیکشن لیں گے پ سون بئی جی آپ کہاں گئے تھے ویسے میری بہن آ یا میں بابا نہ نہ نہ ہاں
میں یہی باہ میں نا یہی باہر پ تھا
نہیں نا اس کے ساتھ سے ہم گئے تھے ہم ہمان کے ساتھ
یہی باہر پہ تھے ہمارے گیٹ کے پاس یہی پانی پانی پانی دیکھ رہے تھے پانی
اچھا اچھا ٹھیک
جی پانی ہے نا بہت زیادہ
ہاں جی میں دکھ رہی ہوں اس پہ میں آپ کو بھیج گی انسٹا پہ آپ دھو وہاں سے کتنا گندا پانی ہے چھی جہاں پہ نا تم نہاتے تھے
اچھا ویر
ہاں تم دیکو وہاں کتنا گندا پانی ہوا ہے یہ
جناب سینڈ کیج
میں نے کیا سین میں نے آپ کو بتایا ہزار ب وہاں پہ مت نہ آایا کرو جہاں پہ نا تو مجھے فوٹو بھی اٹھایا ہے
جی جی مجھے تو آئے گ نہیں کچھ
میں نے بھیجا میں نے بھیجا یہ کو س کل مجے ہ ابائے لگیا سورے دیکھ ت کیا ن ا کین کیا آپ انسٹا تو کھولو صحی
میر نا میں شاید انسٹاگرام نو
چیٹس میں جاؤ نا کیا وہ تو ایک وقت میں سینڈ ہوں گی
چیٹ دیکھے میں نے ڈاڈھ بج بجا آپ کو
کیا
میں نے ڈاڈ بھی بھیجا آپ کو آپ کی ریلس ہی نہیں آ رہی ہے
مجھے ڈاٹ بھی نہیں آیا اور ریل بھی نہیں ریل ہوئی
آپ کو پتا نہیں نیٹ کیا چل رہا ہے
اچھا اچھا یہ نا نیٹ کو کچھ ہے ااں سمجھ کوئی بات نہیں ابھی ہوگی سینڈ
جی آپ نے کھانا کچھ
ہ کیوں ہاں
مطلب نا ایک وجہ سے
نہیں
کی کیوں ہوں
اپپنے بول نا فروٹس کانا
ہوں
میں نے واٹر ملن کھایا
سچی میں
قسم سے ما موقے قسم
اچھی بات ہے
جی اپ آئیریل ہاں ہوئی ہوگ گی سینٹ
ابھی بھی نہیں ہ شریل
چلو چھوڑو پھر مجھے بتاؤ کزن کو کیا فرق ہے
ہ فرق کیا
وہ چل پاتے اب
ابھی کہاں پس نہیں تھا آپریشن ہو
اچھا اچھا ٹھیک آپ پہلے اس کو نظر دیکھ دو پلیز
کوئی بات نہیں میں دوں گا
دو دو اور بتاؤ
ج ن ابھی نہیں چلےیا
ابھی نہیں چلے
ن
ابھی نہیں تب میں بتاؤں گاپ
آپ ابھی بھی ہونے آیا
نہ نہ
سھے نماز بھی پڑ رہی ہے بیا زانوی
جی نماز بھیی یہاں نمازو ضروری پڑنی میں تو یہی باہر تک نکلا تھا آپ اتنے ہی ٹائم میں نے پیتانا
آف کیا نا مجھے لگا پتا نہیں آپ پتا نہیں وہاں سے کب آؤ گے
اچھا ٹھیک
ہاں
پھر مجھے لگا میں اب بھی آؤں گی مجھے پتا ت میں آؤں گی یہی بیس منٹ میں مجھے اتنا ہی ٹائم لگا
ہاں جی ہاں جی
جی اور بتاؤ آپ
میں نے بتایا نا آپ کو اس کو اس کو کل آئیں گے
کیا
نا
اب اب اپ کام ہے کرو آپ لکھو اس کی آئیڈیا آپ خود دیکھو لکھو او ڈبلو
چلے کوئی بات نہیں
چلو ٹھیک ہے
بتائیے او ڈبلیو
اے آئی ایس
اوکے او ڈبلو
اے آئی ایس
ا ہے
انڈرسکول زیرو زیرو زیرو
زیرو زیرو زیرو
نائنتھ ہاں
ارے یہ تو کچھ نہیں ہے ابھی ابھی کا کہاں آپ نے دیکھا
دوسری والی ہے دوسری والی
یہ تو ابھی آپ ابھی آپ دیکھو وہاں کیا چل رہا ہے
اچھا ٹھیک اسی دوسرری بات ہی تم نے دیکھی کیا
ہاں
وہ گندا پانی والا دیکھا تم نے کیا
ہاں ہاں مجھے پتا ہے یار ابھی کا دیکھو نا یہ کیا ہے
وہاں پہ لیکن آپ لوگوں دیکھو کسم سے وہاں پہ اس ٹائم بھی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں
ہوں
سس سنچ سے میں اب سوچ رہی ہوں یار کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں
چلیے کوئی بات نہیں اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں
ہاں ہاں وہ بات بھی صحی ہے
جی
لیکن شاید تو آپ کو یہ نا آپ کو ان کو سنبھالنا تھا
جی جی
ہمنے چائے کی آپ روٹی کیا کھا رہے ہو
میں تو روٹی کھا رہا ہوں بازار کی کیا بولتے اس کو
ت چا
نہ روٹی نا
اچھا روٹی سمپل روٹی
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک
جو ہے نا بازار چلاتے ہیں
ہاں ہاں مجھے آیا سمجھ صبح کھاتے ہیں
جی جی
ٹھیک ٹھیک
اور آپ بتائیے آپ نے بھی
نہیں چائے نہیں ک سبلا میں پھر اٹھایا ہلو
پانی کتنا ہے یہاں سے
آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہو
ہلو
ہاں آبھائی آواز بتاؤ
آپ کو پت ہے یہاں سے کتنا پانی ہے
فف کتنان
بہتچ جا
بار جب رکتی ہی نہیں ہے اور کیا ہوگا
حد سے زیادہ کیا بتاؤں میں آپ کو
یہ بارش کی وجہ سے سارا ہوتا ہے
جی جی مجھے پت ہے
اگر بارش رکتی تو پھر کچھ ہوتا
بارش رکنی بھی چاہیے اس نے نا پریشانی اٹھائی
ہاں صحیح ہے صحیح بات ہے
جی جی
میں بھی اسکول جاتی کسم سے میں بھی وہہت چیلنج کرتی
اور کیا ار
ہوں آ کچھ چیز ایک بیچوں گی آپ دیکھو
نہ آپ کا نیٹ چل رہا ہے نہ کچھ آپ کہاں سے بھیجو گی
نہ کہ یہ تو پرابلم ہے
جی مجھے لیکن آ ہی ہو رہی
ہ
جی ہاں مجھے آب آئی
اسٹرابری والی
اسٹرابری بوس ہاں جی ہاں
ہاں
اس میں کیسا مزہ ہوگا
انا کہ میں وہی سوچ رہی ہوں اس سے کتنا مزہ آئے گا
جی جی بہت بہت
بہت زیادہ
اور بتائیے آپ
آپ نے ایسے کبھی کھایا ہے اسٹرابری
نہ یہ تو آپ کو کھانا ہوگا مجھے کہ میں کہاں کھؤں گا ایسے
اچھا اچھا ہاں ہاں یہ تو اپنے اپنے ٹائم سب کو نا کیا بولتے ہیں آ س ہم نے مجھے اسٹرابری پسند نہیں ہے لیکن اگر اس پہ ڈالتے ہیں نا چاکلیٹ وغیرہ تو ویسے مزہ لگتا ہے
صحیح بات مجھے پتاہ
ہاں ایسے تو مزہ آئے گا
ہاں بہت کیوں نہیں ایسے تو مزہ آئے گا بہت زیادہ
جی جی اور بتائیے آپ آ اشک نہیں وہچالا چچف
میں نے بتایا نا آپ کو وہ نہیں چلے گا آج وہ کل چلے گا
ارے کیا کرسم سے پھر کب چلے گا تو ٹینشن ہے
ن پ تھ
کرنے ہے نا کام
اچھا اچھا ٹھیک
ہوں جی مجھے سب سے زیادہ پتا ہے کس کی ٹینشن ہو رہی ہے ہم چیلنج کی کریں گے
ہاں وہ بات تو ہے مجھے بھی کسم سے ہے کیا بتاؤ میں آپ کو اتنی نہیں ہوگی آپ
میں آپ کو اور ایکٹ ویی بھیجوں گی ٹھیک ہے
ایسے مت نہ بولا کرے میں آپ کو ریل بھیجوں گی آپ کے پاس یہ ہے
میں ایسے سوچ رہی ہوں کیا بول رہا ہے اس کو کہ مجھے ٹاسک بھی نہیں کرنا ہے لیکن مجھے وہ ضروری چیلنج کرنا ہے
ہاں تھوڑا وہ ویسے بتایا کرو میں نے کچھ بھیجا آپ کو آپ بتا رہی ہو سیدھے
ٹھیک ٹھیک
جی جی
جی
جی اور بتائیے
بس دعا آپ کی آپ سنا یہ کچھ
بس کیا ہی بتاؤں گی یار
آپ نے دیکھیھی کیا
جی
آپ نے دیکھی کیا
مجھے نہیں آئی ابھیپ کا نیٹ اتنا سلو چل رہا ہے کیا بتاؤں گ یہ ریلس بند آپ کا ابھی ڈاٹا ا ختم ہوگا
تو آپ ڈالو گے نا پھر اور
ہاں کر ہی گ س ہو بھی بھی بند
کوئی بات نہیں ہم نے مجھے بتا یہ ہمیں تیسری والی کال ہے
ہاں ہاں جی
ٹھیک ہمیں ابھی آ ساتھ کرنی ہے
ہمیں ابھی سیونٹین
اوہ اوہ
جی جی کیوں آپ کو کیوں وسا جی
کوئی بات نہیں
ہاں ہاں جی کوئی بات نہیں
چلو ہم بعد میں پھر بات کرتے ہیں اب میں نا کیا بولتا اس کو مجھے بھوک لگی
کھا نا کچھ آپ نے بتایا میں نےبھی
میں نے فروٹ ابھی نہیں کھائے مطلب نا جب سے نکلے تبھی کھائے اندر ہوگی
اچھا چلیے کھائیے پھر کچھ ہم بعد میں بات کرتے پھر ٹھیک ہے
چلو ساتھ ہی کال کرنا
چلیئے ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال اپنا خیال رکھنا
ٹھیک ہے اللہ حافظ